ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
ہوں شکر
اور گھر پے سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک
ہاں سب ٹھیک ہے آپ ایک کام کرو
ہوں
میرے دماغ ایک بات آ رہی ہے تو پھر تو مجھے لگتا ہے کیا جتنی گرمی ہے نا یہ برداشت نہیں ہونے والی ہے
ہوں
ہم ایک کام کریں گے
ہوں
اب جلدی سے جلدی سے کچھ کپڑے وپڑے پاک کر کیا
ہوں
ہم زد ہیں کہ ہیں
اوک صبح سے اگر بولتی نا ہمارے ریلیٹیو گئے تھے گھومنے میں آپ کو ایں کے ساتھ بھیج دی
نہیں مجھے نہیں ہم ایک ساتھ جائیں گے نا سب لوگ کیونکہ بہت زیادہ گرمییا ہے ہم کہیں بیٹھیں گے جہاں ابھی ٹھنڈک ہوگی ٹھنڈک محسوس ہوگی ہم
ہم گۓ تھا نا پہل گاؤں میں
ہاں تو وہی جائیں گے چلو ہم جائیں گے
میں بول رہی نا بھ وہ گئے تھے اگر تم صبح سے بول رہ ہو تو میں تمہیں انہیں کے ساتھ بھیچتیھی
ہاں
میں تم کو انھی ہی کے ساتھ بیجتی
خالی مجھے نہیں بھیجنا ہے میں آپ کا بھی کہہ رہی
ہاں مجھے آئے سمجھ میں میں بول رہی ہوں اگر صبح سے آپ بولتی نا فی الحال آپ کو بھیجتے پھر دیکھتے بایوں کو کیا
اچھا اچھا اچھی
ہوں
آپ کو پتا ہے میں بناتی تھی کھانا لیٹ
اچھا
مطلب لگ بگ شام کے ائم چھ سات بجے بھی بنا تھی تو میں لیکن کل سے میں نے دیکھا
ہوں
اتنی گرمی اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے نا پھر مطلب اس ٹائم کے بعد یہاں کچن میں ہے ابھی بھی ہے لیکن وہ دھوپ اندر نہیں ہے گرمی ہے لیکن ڈر تو وہ اندر نہیں ہے اس لیے میں نے سوچا
ہوں
پہلے میں یہ ہی کام کر لیتی ہوں پھر آرام سے بیٹھنا ہے
پتا ہی تو پھر بھی وہاں پہ آج اوپر کے منزلیں بنا کے ہے تو اتنی دھوپ نہیں پتہ ہے وہاں پہ کیا ہوتا تھا پہلے آپ سوچو نا جب ایک ایک ہی
جو گرمی بڑ گئی نا میں کہہ رہی تھی آپ کو بس اس سے کہ ہمیں اوپر یہ نہیں لگتی ہے گرمی اتنی
آ
کل سے کل سے مجھے کس سے اوپر گرمی لگنے لگی
اور مجھے لگ رہا ہے پھر بھی مطلب ہوتی ہے پارک کیونکہ ہم نے اوپر بنایا نا وہ
ہاں ہاں چھات چھات ہاں
اس سے ہو جاتی ہے فرق اگر تم پہلے پہلے دیکھتے ہمارے کچن میں کیا ہوتا تو دیکھو ایک تو ایک منزلہ مکان تھا اب خود سوجے وہاں پہ کیا ہوتا ہوگا اوپر سے ٹن تھا سلپ نہیں
اچھا اچھا نہیں پہلے پہلے تو تھا پہلے پہلے تو تھا سب وہ
میں بول رہی ہوں اوپر سے ہیٹر تھا
آپ سوچو وہاں پہ کیا ہوتا
وہی تو میں کہہ رہی ہوں نہ
ہمم
وہی میں کہہ رہی ہوں پہلے پہلے سب کو ویسا ہی تھا
نہیں میں بول رہی ہمیں اس سائڈ سے تھا کچن پتہ ہے وہاں پہ کیا ہوتا تھا
ہاں ہاں
اس میں
کیا کرے وہ دن بھی دیکھنے پڑتے ہیں جب انسان کچھ دیکھتا ہے اس کے بعد ہی آرام بھی دیکھتا ہے
اور کیا آ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ آپ کے مائکے میں آپ کچھ فارک ہے یہاں سے گرمی کو
ہاں ہاں اور کیا
سچ میں
اللہ کی قسم آپ کو پتہ ہے پرسوں پلپ جب گرمی تھی رات کو فین ب بند بھی کرنا پڑتا تھا وہاں
سچ میں
ہاں
چل ٹھیک ہے وہ تو وہاں پہ اتنی فیسلٹی ہے
نہیں مجھے آج بھی لگا مطلب وہ ٹھیک ہی ہے مطلب لگتا ہے نہ واپنا کہ مطلب شفٹنگ کی وجہ سے وہ ہوئے ہوں گے
ہوں
ا مجھے لگا ٹھیک ہی ہے میں گئی نہ فر بھی آج میں کیا گئی اللہ کی قسم پتہ ہے میں گئی نہ یہاں سے ہیلو ہیلو ہیلو
ہاں کیا آواز نہیں آرہی تھی ہیلو
کیا آواز ہی چلی گئی، ہیلو
مجھے تو آ رہی ہے آپ کی آواز
میری آواز آ رہی ہے آپ کو
ہاں
اچھا آپ ایک کام کرو آپ جیسے بھی سن رہی ہو تو بات کرو میں نے کہا میں گئی نہ آج
ہاں
تو میں گئی میں نے دیکھا اس کو بھی وہ وہ بھی کام ہی کر رہی تھی وہ بس کچھ کھانا وانا بنا لے کہ پہل کھانا بناؤں گی تو اس کے بعد کام کروں گی، پھر اٹھی ہے کام کرنے کے لیے اور پھر یہ کیا کہتے اس کو میں نے اس کو سبزی وغیرہ دی جو باہر سے لائی
ہاں
کچھ ٹائم بیٹھی مطلب مجھے لگتا ہے کچھ منٹ میں بیٹھی اور پھر نکلی واپس پھر بابا بابا کو بولا کہ میں جاؤں گی گھر میں ماما اکیلے ہے تو میں نے ونیک کو بولا مجھے لے جاؤ واپس اسے کہا ٹھیک ہے پھر وہاں سے نکلی
ہاں
پھر اس کو دینی تھی کزن کو چا بی اس کو چا بھی دی اس کے بعد ہم نکلے
ہاں
کیا میں نے وہ اس کی ڈریس
ایکسچینج لیکن وہ ڈریس تم نے اچھا کیا ایکسچینج کی
ہاں بی گھر
مجھے وہاں پتہ ہے کتنی دیر ویٹ کرنا پڑا
پتہ نہیں اس کو کیا ہوتا ہے یے نیٹ ورک پرابلم کیوں ہوتی ہے یے پتہ نہیں
میں بول رہی ہوں میں بول رہی ہوں کی پتہ ہے میں کیا مجھے کتنی دیر وہاں پے ویٹ کرنا پڑا پتہ ہے مجھے کتنی دیر وہاں پے ویٹ کرنا پڑا
کتنی دیر
وہاں پے مجھے صبح گئی م نو بجے دو بجے واپس ائی
وہی مجھے پتہ ہے نا میں کہہ رہی ہوں نا میں نکلی پھر وہاں میں ساڑھے گیارہ نکلی نا ساڑھے با گیارہ کی کچھ اسا ہی
ہاں آب نکلی سو سوا گیارہ
تو پھر ہی میں گئی وہاں تو پھر وہاں سے نکلی واپس اب یہی کر رہی ڈریس آپ کی آواز بالکل بھی نہیں آ رہی ہے پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا اس کو یے آپ کو کال رہے
مجھے آ رہی ہے لیکن اچھے سے پہلے تھوڑی سی بریک ہوتی تھی اب نہیں ہوتی ہے بریک
ہمم میری آ رہی ہے
ہاں
آپ ایک بار اس کو ریفریش کرو نا
ہو تو یہاں پے ایسے ریفریش ایک سیکنڈ رکو
تم کو پتہ ہے یا جو دوسرا دوسرا چمچ لیا ہے نا کھانا بنانے کا اس سے مجھے سمج جھ نہیں آ رہا ہے کہ یے ہوا ٹھیک مطلب ابھی اس کو اتاروں یا نہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ کیا کر
پتہ نہیں اب آ رہی ہے آپ کو میری آواز ہیلو
ہیلو
ہیلو
ہلو
ہلو
ہاں
آپ کو نہیں آ رہی ہے میری آواز
ہاں
آ رہی ہے
نہ نہ کچھ بھی نہیں ہ تو ایسے ہی بس بات کر رہی ہوں اسے پتہ نہیں کیا ہوا اس کا آپ کو کچھ فالٹ ہے لگتا ہے مجھے
ہمم
مجھے لگتا ہے میرا فون ون گرنے والا ہے بس اور بتاؤ آپ
بس آپ کرو نا آہستہ ہی بات میں سن رہی ہوں آپ کی آپ یہاں سے سنو وہاں پہ آپ نے کیا لگا رکھا ہے یہاں پہ ہلو
آپ نے بنایا شام کا کھانا
میں بول رہی ہوں آپ آہستہ کرو بات میں زور سے کروں گی مجھے یہاں سے آپ کی آواز
میں آپ کی آواز نہیں سن رہی ہوں پتہ ہے اصل میں میرا جو کھانا ہے نا
ہاں
وہ تیار ہونے کو تھا میں اسی کو کر رہی ہوں کیا بولتے ہو اس کو اپ کیا بولتے ہو
چھ یہ چھنی میں جو کرتے ہیں
جی پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں تو وہی کر رہی ہو اب آپ خود سمجھ جاؤ کہ کیا کر رہی ہوں میں اور ایسے تھوڑا زور سے بولو کہ میرے کانوں تک اواز ائے گی تکے میں کچھ جواب دے سکوں
بول رہی ہوں اپ کرو اہستہ بات
کیا بتاؤں میں اپ کو مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے اس کو کیا ہو رہا ہے اتنا غصہ آرہا ہے مجھے اب اس پہ ایک تو ایک تو اتنی گرمی ہے اوپر سے ایسی مصیبت
اور پھر گرمی تو بہت ہے
ویسے آپ کون سا چاول کھاتے ہو وہاں
ہم کشمیری بھی کھاتے ہیں اور یہ بھی آج کل ہم دکان کا ہی کھاتے ہیں
لیکن کشمیری کتنا مہنگا ہو گیا ہے
اور کیا
آپ وہاں اپنا بیچتے تھے نا شاید
اب تو وہ بھی نہیں رہا ہوگا نا ہاں شاید مجھے لگتا ہے جیسے اپ کی حالات ہے ابھی
اور کیا حالات ہی خراب ہے
مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے ہم اپنے اپنے سائڈ سے بات کر رہے ہیں
اچھا
اور اپ کیا کہہ رہی ہو مجھے پتا نہیں
نہیں اپ کو لگتا تھا تھوڑا تھوڑا میچ ہو رہا ہے
مطلب مجھے تو کچھ بھی نہیں سنائی دے رہا ہے نا اپ کو کیا سنائی دے رہا ہے وہ مجھے پتا ہے لیکن مجھے
نہیں مجھے تو پورا سنای دے رہا ہے اور تھوڑا سہ میچ بھی ہو رہا ہے
چلو چھوڑو جو بھی ہو اچھا مجھے بولو یہ جو سامنے والے نیبر ہے نا ان کو میں نے کل سے نہیں دیکھا یہئی کہیں گئے ہوئے ہیں
شاید
جو نا سامنے نیبر ہے جن کو چھوٹا سا مکان ہے اور بڑا سا گیٹ ہے
مجھے لگتا ہے یہ گھر میں نہیں ہے کیوکہ میں نے ان کو کل سے نہیں دیکھا مطلب جب سے میں ائی تب سے سے میں نے ان کو نہیں دیکھا ورنہ ان کی بیٹی وہ سلام وغیرہ کرتی ہے
ہاں
لیکن جب سے میں آئی تب سے میں نے ان کو نہیں دیکھا اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ وہی ہے یا کہیں گئے ہیں اصل میں یہ جاتے ہیں نا ویسے پہلے وہاں سے اتے ہیں پھر یہاں سے جاتے ہیں
ہاں ہاں
ہاں
ہاں
وہی میں کہہ رہی ہوں ابھی گھر میں ہے یا کہیں گئے ہوئے ہے
مجھے لگتا ہے پھر کہیں گئے ہوں گے پھر تو وہی پہ ہوتے سمر وکیشن ہے نا
مجھے لگتا ہے جو بتا ہے نا کھانا جو ہے نا وہ نرم ہو گیا کیا بنے گا شام کو
ویسے میرے بال نکالے بات مز لڑکی نے میں بعد میں بات کرتی ہوں آپ سے
چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں